ہیلو
ہاں آواز آرہی ہے میری
ہاں اری یار آج کتنا عجیب دن تھا صبح سے ہی کچھ الگ سا لگ رہا رہا تھا
ہاں کیا ہوا تو تو ایسے بولرہی جیسے کوئی
ارے نہیں بس ایسے ہی صبح چائے پیتے پیتے سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کتنے بدل گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں
ہاں یہ تو ہے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی مل جاتی تھی اب سب کچھ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوگیا ہیں
یاد ہے وہ اسکول کے دن بنا کسی ٹینسن کے بس ہنسی مذاق کھیل کود
ا اور اب دیکھو چھوٹی سی بات بھی دماغ میں گھومتی رہتی ہے
چل چھوڑ کچھ اچھا یاد کرتے ہیں تو بتا آخری بار کب دل سے ہنسا تھا
ہوں شاید پچھلے مہینے جب ہم دوست ملے تھے وہ بھی کتنے دن بعد
ہاں وہ دن تو کمال کا تھا لگتا ہے ایسے مومنٹ بار بار آنے چاہیے
بالکل ورنہ زندگی بس کام اور ٹینشن میں نکل جاتی ہے
ویسے تو نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دس سال کہاں دس سال بعد کہاں ہوں گے
ہاں یار ہونیسٹلی نہیں پتا بس اتنا جانتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی کرنا
صحیح ہے ہیپنیس کی سب سے بڑی ارچیومنٹ ہے
اور کیا پلان
میں تو بس ٹریول لائف چاہتا ہوں تھوڑا بیس تھوڑا سیکسس اور اپنے لوگوں کے ساتھ ٹائم
ہمم یہ اپنے لوگ والی بات بہت امپورٹنٹ آج کل ہر کوئی بزی ہو گیا ہے
ہاں لیکن اصلی دوست وہی ہوتے ہیں جو سالوں بعد بھی ملے تو لگے لگے ہی نہیں کہ سمے بیت گیا
ہاں ویسے ہم
بالکل
پھر کچھ رینڈم بات کرتے ہیں اگر تجھے ایک دن کے لیے انوزیبل ہونے کا چانس ملے تو کیا کرے گا
بھائی یہ تو خطرناک سوال ہے لیکن شاید میں لوگوں کی اصلی بات تو سننا چاہوں گا
تو مطلب سب کی بات
ہاں تاکہ پتا چلے کون سچ میں کیا سوچتا ہے ویسے ایک بات بتا اگر تجھے اچانک کرور مل جائے ایک کروڑ مل جائے سب سے پہلے کیا کرے گا
سب سے پہلے تو فون بند کروں گا کہیں کوئی ادھار مانگنے نہ آجائے ہے
صحیح پکڑا لیکن سیریسلی
گھر والوں کے لیے کچھ کروں گا پھر کہیں گھومنے نکل جاؤں گا
بنا پلان والی جندگی بڑی ڈینجر بھی ہوتی ہے اور مزے دار بھی
ہاں کبھی کبھی لگتا ہے پلاننگ زیادہ کر لیتے ہیں جینا کم کر دیتے
تو فلوسفر کب بن گیا
ابھی ابھی تیرے ساتھ باتیں کر کر
اچھا یہ بتا بچپن میں تیرا سب سے بڑا سپنا کیا تھا
پائلٹ بننا چاہتا تھا آسمان میں اڑنا بہت پول لگتا تھا
او ا اور اب
بس لائف سنبھالنا ہی بڑا مسن لگ رہا ہے
جی یار کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ٹائم ٹریول پوسسیبل ہوتا تو اس ٹائم بھی جا
میں تو سیدھی فیوچر میں جاتا ہے یہ دیکھنے کی سب ٹھیک ہوگا یا نہیں
اور اگر فیوچر نے ڈسپوینٹ کر دیا تو
پھر پرزینٹ میں آ کر اور محنت کرتا
تو کہاں جاتا
میں پاسٹ میں جاتا کچھ غلطیاں سدھارنے
لیکن وہی غلطیاں تو آج کل تو بناتا ہے آج کل تو بناتا ہے
یہ بھی صحیح ہے شاید کچھ بھی بدلنا نہیں تھا
یار ابھی کھانا آڈر کریں یا باہر چلیں ہیلو ہیلو
باہر چلتے ہیں تھوڑا گھوم بھی ہو جائے گا ورنہ پورا دن یہی باتیں کرتے
صحیح ہے ویسے بھی رات کی ہوا کچھ الگ ہی فیل دیتی ہے
ہاں راستے میں چائے بھی میری فیوریٹ ادرک
بس وہی چاہیے مجھے
کبھی نوٹس کیا رات میں شہر کتنا خوب
ہاں دن میں جتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے رات میں سب شو ہو جاتا ہے جیسے زندگی تھوڑی پؤز لے رہی ہے
شاید ہم بھی کبھی کبھی ایسے پوز لے
ہاں آج سچ میں اچھا لگ رہا ہے کوئی جلدی نہیں کوئی پریشنس نہیں
ویسے ایک بات بتاؤں اگر تجے موقع ملے تو چڑ کریں دور جانے کا جائے گا
ہوں شاید کچھ دن کے لیے ہاں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں
ہلو
کیا ہوا کیونکہ اپنے لوگ یہاں ہیں ان سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا
صحیح کہا جگہ بدلنے سے سب کچھ نہیں بدلتا
اور تو
میں تو پہلے ہی دن بھاگیہ ہوں
جھوٹا دو دن میں ہی واپس آجائے گا
ہاں یہ بھی سچ
یار یہ چائے کیا ٹیسٹ ہے
کبھی کبھی یہ سب سے زیادہ خوشی
اور ہم بے وجہ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں
انسان کی عادت ہے جو ہے اس کی ویلیو بعد میں
ڈیپ ہو گیا بھائی تو تو
ہوں تیرے ساتھ رہ کر تھوڑا تو ہونا ہی پڑے گا
کبھی کبھی یہ سائلینس بھی اچھا لگتا ہے
ہاں میں بھی کمفرٹ ہوتا ہے کچھ بولنے میں ضرور
یہی تو اصلی دوستی ہے
بالکل جہاں باتوں کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی سمجھ آتی
چل اب واپس اچھا یہ بتا اگر تجھے ایک دن کے لیے کسی اور کی زندگی زگی جینے کا موقع ملے تو تو کس کی زندگی چنے گا
امبانی جی
مطلب تو بھی پہاڑ سمندر اندر جنگل سب ایکسپلور کرنا چاہتا ہے
ہیلو
چلو اچھا ٹھیک ہے بائے بائے